السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان آپ ٹھیک ہو بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بائی جانس سبھی ٹھیک ہے تو آپ نے چائے پی لی
ہاں جی پیلییا
ہاں جی تو کیا کر رہے ہو آپ
اب تو باہر ہی نکلاؤں
ہاں تو ٹھیک ہے بھائی جان تو میں آج آپ سے آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوزفل ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں میرا ٹاپک ہے مل آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ مطلب کہ کیا ہوتی ہے آج آج کے ٹائم میں شاپنگ ہم کی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے بھائی پہلے لوگ صرف مارکی جا کر شاپنگ کرتے تھے لیکن اب انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون فون کی وجہ سے آن لائن شاپنگ بھی بہت کامن ہو گئی ہے نا بھائی تو آج ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کرے یا مارکیٹ جا کر آف لین آف لائن شاپنگ کرے دونوں مطلب کی دونوں میں ہی فائدہ اور نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کر ہم آن لائن شاپنگ کی تو آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کیا موبائل فون یا لیپ ٹاپ کی ہیلپ سے انٹرنیٹ پر چیزیں آرڈر کرتے ہیں گھر بیٹھے ہم کپڑے شوز بکس اور الیکٹرانس ایکٹرانکس اور مطلب کہہ اور بھی بہت سی دوسری چیزیں خرید سکتے ہیں تو اسی پہ میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں آن لائن شاپنگ پہ میں آج سے آ سے کچھ سنا چاہتا ہوں
دیکھو بھائی جان ہم آن لائن شاپنگ کر بیٹھے کر سکتے ہیں ہمیں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے
ہاں بھائی جان
اور ہم بہت ایپوں سے اس کی ریٹ معلومات کر سکتے ہیں اگر ہمیں ایک جگہ ریٹ اچھی نہیں لگی تو ہم معلومات کر سکتے ہیں دوسری جگہ سے بھی ہاں جی اور ہمیں یہ مارکیٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہم اس سے بہت کچھ ہاں بہت کچھ خرید سکتے ہیں گھر بیٹھے
ہاں بائی جان
ہاں جی اگر ہم کسی بھی کونے کی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں گے تو ہمیں گھر جائے پہنچ جائے گا سب کچھ اگر ہم نے کچھ آن لائن شاپنگ کی ہوگی
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی کچھ کہہ دوں آن لائن شاپنگ کے سب سے بڑے فائدے یہ ہے کہ ٹائم اور محنت دونوں بچاتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا ہمیں مارکیٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی صرف کچش کے لے کے اس میں آرڈر پلیس ہو جاتا ہے فون سے اور پروڈکٹ گھر تک ہی پہنچ جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اور مطلب کہ آن لائن شاپنگ میں بہت زیادہ مطلب کہ ویرائٹی مل رہی ہے ایک یہ پروڈکٹ کے کئی سارے ڈیزائنس کلرس اور برانڈس دیکھ سکتے ہیں ہم پرائزز کمپیئر کر سکتے ہیں اور جس چیز مطلب کہ کا کا ریٹ ہمیں کم لگے وہ چوز کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ میں اکصر مطلب کیا ڈسکاؤنٹس آفرس اور سیلز بھی مل ہیں اسی وجہ سے کئی بار چیزیں مارکیٹ سے سستی مل جاتی یہ ہے نا بھائی
ہاں جی
لیکن آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصان بھی ہے سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ کو آڈر کرنے سے پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتے یااں ٹچ نہیں کر سکتے چیز کو ہے نا بھائی چیک نہیں کر سکتے کبھی کبھی پکچر اچھی ہوتی ہے لیکن اصل میں پروڈکٹ اتنی اصل نہیں ہوتی تو کبھی سائز غلط آ جاتا ہے کبھی کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور کبھی پروڈکٹ ڈیمیج بھی آ جاتا ہے ریٹرن اور ایکسچینج میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ بھی بولیے اس کسی پہ کچھ کچھ نقصانات اس کے
دیکھو نقصانات تو دونوں کے ہیں لیکن آپ آن لائن کے بارے میں بتانے چاہتے ہو تو دیکھو اس کے تو بہت سارے نقصانات بھی اور فائدے بھی ہیں
ہاں بائی جن
آپ نے بتا دیے لیکن نقصانات آپ نے بتا دیا کہ ہم سائز بھی یہ نہیں ہیں اس پہ کبھی کبھی بڑا سجاتا ہے کبھی چھوٹ آتا ہے یہ تو ان کی پرابلم فلم ہے وہ ٹھیک سے دیکھتے نہیں ہیں اور ہمیں یہ آپ نے دوسری بات کہی کہ ہم چھو نہیں سکتے ہیں اس کو یہ بھی آپ نے اچھی بات کی ہاں جی اور کبھی کبھی تو دیر ہو جاتا ہے پہنچنے میں ہمیں آ اگر ارجنٹ نیڈ ہوگی اس چیز کی تو وہ پہنچتا نہیں ہے ٹائم پہ ہاں جی اور ایککسچینج کرنا ہاں جی کبھی ایکسچینج کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہو رہی ہے کبھی یہ ریٹرن ہاں جی
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آف لائن شاپنگ کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں آ شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم مارکیٹ ٹ یا شاپنگ مال جا کر اپنی پسند کی چیزیں خریدتے ہیں ہے نا آف لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ دیکھ کر ٹچ کر سکتی ہیں چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ فیبرک کا کچھ مسل مت ہے کاٹن اچھا ہے اگر مطلب کہ کپڑے خرید رہے ہیں وہ تو ان کا سائز اور فٹنگ وہیں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر موبائل یا کوئی اور چیز خریدنی ہو تو اس کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ بھی بتائیے کچھ آف لائن شاپنگ
دیکھو آف لائن شاپنگ میں تو ہمارا پیسا ٹائم ضائع ہو رہا ہیں اور ہمیں پورا پورا دن بازاروں میں گھومنا پڑتا ہے شاپنگ کے لیے
ہاں بائی جان
ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہمیں یہ ہاں ہاں جی ہاں جی یہ بولنا تھا کہ ہمیں تو یہ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا لانا ہے وہ تو ہم کو کبھی کبھی پ لیکن کبھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کہاں سے پھر تو دن بہ دن ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں پہ ملے گا اب کیا ملے گا کتنے میں ملے گا کیا ریٹ ہوگی ہے نا ہاں جی ہاں
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیمنٹ کا ہی پروڈکٹ ہمیں آف لائن شاپنگ میں پیمنٹ کرتے ہی پروڈکٹ ہمیں ہاتھ میں مل جاتا ہے ڈیلیوری کا ویٹ نہیں کرنا پڑ پڑتا لیکن آف لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں مارکیٹ جانے میں ٹائم لگتا ہے ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی پارکنگ کی بھی پرابلم ہوتی ہے کچھ شاپس میں وورائٹی کم ہوتی ہے اور پرائسیز بھی آن لائن سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو پتا چلتا ہے کہ آن لائن شاپنگ کنویننس دیتی ہے جب کہ آف لائن شاپنگ سیٹسفیکشن اور ٹرسٹ دیتی ہے ہے نا تو آپ بھی کچھ کہے
آپ نے تو اچھی بات کہی کہ یہ قانونی دیتے اور یہ ٹرسٹ دیتا ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہ ہاں جی
ہاں ہاں بھائی جان تو آپ بھی بتائیے اسی پہ کچھ
آپ نے تو سب خامیاب اور اصلت اس کی سب کچھ بتا دیا اب میں کیا بتاؤں
ہاں بھائی جان تو تھوڑا سا مجھے میرے پاس اور بھی جانکاری ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اگر ہمیں جلدی کوئی چیز یا کوالٹی چیک کرنی ہو تو آف لائن شاپنگ بیٹر ہے لیکن اگر ہمیں ٹائم بچانا ہو زیادہ آپشنز دیکھ نہیں ہو اور اچھے ڈسکاؤنٹ چاہے تو آن لائن شاپ تو آن لائن شاپ ایک اچھا آپشن ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مط کہ چاہے آن لائن ہمیں چاہے کہ آن لائن شاپنگ کرے یا آف لائن شاپنگ کرے ہمیں سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرنا چاہیے صرف ضرورت کی چیزیں مطلب کہ خریدنی چاہیے کیونکہ ہمیشہ کوالٹی اور بجٹ کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں آج مطلب کہ آج کی ڈج زمانے میں آن لائن اور آف لائن شاپنگ دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے دونوں کا صحی یوز کرنا ہے ایک سمارٹ کسٹمر کی پہچان رکھنی ہے ہمیں ہے نا بھائی جی تو آپ کو تو پتا ہے یہ جو ہم جس پیسے سے ہم اس کو مطلب کہ آڈر کرتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ کتنی محنت کا ہوتا ہے تو میں بھی اسی بارے میں آپ سے کچھ سنا چاہتا ہوں
دیکھو بھائی جان کبھی کبھی ہمیں یہ ایکسچینج نہیں ملتا ہے کبھی ریفنڈ نہیں ملتا ہے اس سے تو بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے دقت کی ہو رہی ہے پھر
ہاں بھائی جان
بھی اس سے اٹھ جاتا ہے اس ایپو پہ اور جو تو ہم جس ایپ سے ہم خریدیں اس پہ ٹرسٹ نہیں رہتا پھر اگر ریٹرن نہیں ملا ایکسچینج نہیں ملا
ہاں بھائی جان ہاں بائی جانتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دونوں آپشنس اویلیبل ہیں تو آپ کے کون سا پرریفر کریں گے زیادہ کس
دیکھو دیکھو اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آف لائن بھی ہی جاؤں گا لیکن اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آن لائن پہاؤں گا
ہاں بائی جوائے
ہاں جی
تو مطلب کہ کیا مطلب کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا پھر بھی آپ تو اس کو بچا سک یہ آن لائن شاپنگ کر کے
دیکھیے نہیں آف لائن پہ یہ ہے کہ ہمیں ٹرسٹ ملتا ہے وہاں پہ ہم جو ہمیں خریدنا ہے تو ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے لیکن آن لائن ہمیں اتنی فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں کہ ہم ات ہمیں کیا پتا ہے یہ ایسا دکھ رہا ہے پتا کیا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا ہے نا ہاں جی اس لیے اگر میں بول اگر میرے پسٹائم ہوا تو میں آف لائنہاؤںا لن اگر ٹائ نہیں ہوا تو آن لائن پہ جاناڑتا ہے کیونکہ اس وہ ضرورت ہماری پوری کرتی ہیں کرتے ہیں بزنس سیکنڈ
ہاں بھایی جان تو مطلب کہ جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بہت سے پلیٹ فارمز ہے آپ کو کون سا پلیٹ فارم مطلب کہ اچھا لگتا ہے کس کس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے جیسے کہ ہے مطلب پلٹ فارم لائک میشو ہو
جی ہاں جی ہاں جی ہمارے تو امیزون پہ بہت سارا ٹ ٹرسٹ ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھی ہاں کبھی کبھی وہ بھی ایکسچینج میں پرابلمس کرتا ہے
ہاں بھائی جان تو میں مطلا کہ آخر میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں ہی اپنی جگہ یوزفل ہے یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس سچویشن میں کیا چوز کرنا چاہیے اگر ہم ٹائم بچانا ہو تو گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کرنی ہو اور اچھی ڈسکاؤنٹس چاہیے تو آن لائن شاپنگ ایک اچھا آپشن ہے لیکن اگر ہمیں پروڈکٹ دیکھنا ہو ٹچ کرنا ہو یا کوالٹی چیک کرنی ہو اور ترنت گھر لے جانا ہو تو آپ لائن شاپنگ بیٹر ہے ہے نا بھائی جان تو سب سے سے ضروری بات یہ ہے کہ شاپنگ کرتے وقت ہمیں ہمیشہ اپنے بجٹ کے ہو ضرورت ملک بجٹ کی طرف نظر رکھنی چاہیے ضرورت کی چیزیں ہی خریدنی چاہی کیونکہ جو یہ پیسہ ہے وہ ہماری محنت کا ہوتا ہے کبھی ہمیں ملتا بھی ہے کبھی نہیں ملتا ہمیں مطلب کہ اس کو صحیح سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے چاہ آج ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کو بہت ایزی بنایا دیا ہے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی کا یوز سمجھداری سے کرنا چاہیے آن لائن شاپنگ ہو یا آف لائن شاپنگ اگر ہم سوچ سمجھ کے ڈیسیزن لیں گے تو مطلب کہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدے میں ہی رہے گے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ سب کو مطلب کہ آپ میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا آپ نے جو کہا مجھے بھی پسند آیا کیونکہ مجھے بھی آپ سے بہت ہی جانکاری حاصل ہوئی آپ کو بھی مجھ سے جانکاری حاصل تو اپنا خیال رکھھیے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اللہ نے چاہا تو آگے پھر بات ہوگی اللہ حافظ
میں تو بہت